السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور سب حال چال بتائیے مطلب
ہاں سب اچھا ہے کل کہاں گئے تھے
کل تو گئے تھے لو بیٹا سڑی عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو انیں کا اسی کا ٹریننگ تھا سمجھو
کیا کیا ہوا ٹریننگ میں تھوڑا ہم کو بھی بتائیے
ٹریننگ میں بتائیں کہ یہاں سے نکلنے سے وہاں عمرہ کے تک کا پروسیس کیا کیا ہوتا ہے
تھوڑا بتائیے نا ہم کو بھی کچھ
بتایا گیا پہلے تو نعت شریف ہوا
اچھا
الحاق صاحب پڑھے اس کے بعد محبوب صاحب پڑھے نعت شریف بہت اچھا وہ شیتل لہجے میں وہیں جانے کے حساب میں
اس کے بعد
ہمم
یہاں سے نکلنا ہے تو چار رکعات گھر میں پڑھنا ہے نماز اس کے بعد دو رکات مسجد میں پڑھنا ہے سمجھے گھر سے نکلنے سے ہی بتا رہے تھے کہ گھر سے نکلنے سمے کیا کیا کرنا
اس کے بعد چار رکات پڑ کے گھر سے نکلیے گا پھر مسجد جائیے گا دو رکات پڑے گا اس کے بعد گھر میں پھر نہیں کرنا ہے
ھمم
اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ جانا ہے
زر ڈائریکٹ نکل جانا ہے آپ کو ہ ج ہاں
تو اسٹیشن پہنچنے کے بعد آپ سے ملیے ولیے جو بھی
جچ جی
اس کے بعد اگر سمے ملا
ہاں
اگر ٹائم بچے گا ٹرین کا سمے دیکھ لیا جائے گا اگر سمے ملے گا تو دروا مسجد میں نماز بھی ہو جائے گا اور اگر سمے نہیں رہا تو آپ لوگ ٹرین میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد وہاں سے نماز
ہوں اس کے بعد
اس کے بعد اس کے بعد دلی پہنچیے
وہاں نہائیے دھوے
اس کے بعد پھر ایئرپورٹ جائیے
ایئرپورٹ میں پھر وہاں مسجد ہوگا
وہاں پھر آپ کا احرام وغیرہ بنائے گا
ارام باندھ کے
ام کینا او
اس کے بعد طلبیہ پڑھنا ہے سمجھے
اللہومما لببیک
اللمہ البیک البیک لا شریف ال کلبیک ع الحمہ وہ نعمت وہ لق الملک لا سری ک ک د ٹھیک ہے اس کو پڑھتے رہنا ہے
اور اس کے بعد ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں
جانے کے لیے انینٹری ہوگا جانچ وغیرہ ہوگا
اس کے بعد ہے کہ آپ کو سر میں کوئی دوپٹہ یا کپڑا یا ارام کا کپڑا سر میں نہیں جانا چاہیے سمجے ہلو
ہاں ہاں بلیے
اران کا کپڑا سر میں نہیں جانا چاہیے نہ ایک بال ٹوٹنا چاہیے شریر کا آپ کو کنگی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے یا کوئی ویسے جانور ہے جو چیٹی وغیرہ پھنا دیکنا کوئی بھی ویسا ہے کتو پرنت کوئی ایسا جانور تو شکار نہیں کرنا ہے نہ مارنا ہے ہے نا
ہاں ہاں
اگر ایسا ہو گیا آپ سے
تو آپ کو اس کا صدکہ نکالنا ہوگا یا پھر آپ کو قربانی کرنا ہوگا جیسے کہ
کرسی وغیرہ کا ہے نا ہ اگر ایسا ہو گیا یا بال ٹوٹ گیا یا آ خو باس ہو گ
ہاں ہاں احرام کے درمیان میں ہے
احرام کے درمیان میں جب تک آپ کا عمرہ کلیئر نہیں ہو جائے وہاں گئے پہنچے جدہ جدہ سے پھر بس ملے گا
ا
آپ کو صبح صبح فجیر تک پہنچا دے گا آپ کا یہ راج کا فل آتا ہے یہاں سے
کبا سریف پہنچایا تھا
ہاں کاب شریف صبح بور میں فجر کے ٹائم تک پہنچا دے گا وہاں وہاں جائیے نماز نماز پڑھییے اس کے بعد آپ فریش وریش ہو ا نہیں تو ہو لیجیے اب کو روم لے کے جایا جائے گا تو بت سب سامان رکھیے
ہاں
اس کے بعد کابا سری پہنچے وہاں سنگے اد جس میں لگا ہوا ہے نا اس کونا کا نام ہے ہندی ہے نا وہی ہم لوگ کا ا ملک کا وہ کنارہ ہے
ہاں
سمجھے وہیں سے چالو کرنا ہے شرو بار تین رن طباب کرنا ہے تین رانڈ ہے آپ کو دوڑ لگا کے کرنا ہے اللکاسا
وہ جینس جینس لوگ ہلکا دوڑے گا اور عورت نارمل طریقے سے چلے گئے ےب
دوڑ لگانا ہے اور تین راؤنڈ پھر نارمل چلنا ہے ہاں سندے اور کہیں آپ کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے یا اکڑ کے چلنے کا حکم نہیں ہے مگر وہاں پر ویسا ہے
اس کے بعد آپے جم جم کر پانی پینا ہے
نہیں رکے نا سر ہم بتا رہے ہیں ہم ٹرینڈگ میں ہیں ہم نے بت اس کے بعد تین رڈ چلنا اسپٹ آگتینون
ہ
اس کے بعد آپ کو جانا ہے ہو گیا اس کے بعد جانا ہے پہاڑی میں
صفہ مرو میں جانا
س ماروان
وہاں بھی ہم کو تھوڑا تیز چلنا ہے عورت
ہاں جہاں ہلکا گرین وائٹ ہے وہاں تیز چلنا ہے اور باقی نارمل چلنا ہے
ہاں
آپ کا وہاں سات بار مکمل ہو گیا سات چکر
ہوں
تو آپ کو آ کے پھر بال اتروانا
بال پورا مونڈوانا ہے نہیں تو پھر زیادہ چھوٹا کروانا ہے اور عورت کا عورت کو جو آخری بال ہوتا ہے سر کا اس کو ایک انگلی کے برابر تھوڑا سا کاٹ لینا ہے
لپیٹ کے کاف
ہاں
جی با
جی
اس کے بعد آپ وہاں سے آپ روم بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ وہ آپ جو کیا بولتے ہے احرام میں اس سے آپ نکل جائیے
ہوں
اس کے بعد آپ آرام کیجیے
اس کے بعد مدینہ من وغیرہ جانا
اس کے بعد آرام کیجے اس کے بعد پھر آپ کو اگر عمرہ کرنا ہے تو ایک مسجد ہوتا ہے وہاں جانا ہوگا وہاں سے پھر احرام پہننا ہوگا وہاں سے تکبیر بولنا ہوگا پھر آنا ہوگا یہاں اور یہاں پر پھر وہی پروسیس ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دو عمرہ کرنا چاہتے ہیں ماں باپ یا پریوار یا اسسی کا نام سے تو آپ دو بار کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک کہ آپ کو ٹور کرایا جائے گا وہاں کا خصوصی جگہ میں پانی
ہوں
وہاں آپ کو پانچ چھ دن سات آٹھ دن جو بھی ہے
ہاں
رہے گا اس کے بعد مدینہ نورا لے کے جایا جائے گا وہاں پر آپ جائیے نماز پڑھیے دعا کیجیے ادار کیجیے وہاں بھی آپ کو گھمایا جائے نا جی جی
پر تو آب لوگٹرینگ لیے ہیں ہم کو تو پریشٹ ہوتا ہے
نہیں نہیں آپ دیکھیے ہم لوگ بھی موبائل میں دیکھ کے ہم لوگ بھی پتا تھا ٹھیک ہے ہم لوگ بھی جب سے ہم لوگ جانے کا حساب ہوا تو موبائل میں ایک سے ایک مولانا لوگ بتاتے ہیں تو اس کا ہم لوگ سن سمجھے مگر یہاں کا بات کچھ اور تھا سامنے بتانا ہے نا
ہوں
سجھ میں آ رہا
ایک دم رہا مکمل ب خصو
تو ہم بتائے اس میں ہم بتائیے کہ کہاں ہم سے غلط ہوا یا بھول ہوا یا پھر صحیح ہے
نہیں صحیح ہے آپے جم جم کا ب پانی پینا ہے
ہاں ہاں طاف کرنے کے بعد گھر بیٹھ پجے اور جو آپ کے پاس بیماری ہے مرض ہے وہ سوچ کے پیچھے وہ بیماری ختم
ہوں
جو چیز کے لیے آپ سوچ کے پجھے کہ اس سے ہم کو شفا ہو جائے سمجھے اب ہر پیٹ پیجے لبالب پیجے جتنا جی چاہے اتنا پیجے
ا
ٹھنڈا بھی ہے نارمل بھی ہے جو آپ پانی پی سکتے ہیں
ہاں ابھی کا کیا پروگرام ہے ابھی کا کیا پروگرام
ابھی کا پروگرام ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے جانے دن کے لیے پروگرام کرنا ہے تو کچھ سامان وغیرہ جا کے اسٹیشن سے لانا تھا
ہاں
ٹھیک ہے اگر آپ چلتے تو ٹھیک ہے نہیں چلیے گا تو ای کوئی بات نہیں ک سامج ہے
بائک میں تھوڑی سامان آئے گا وہ
زیادہ تھوڑی ہے بھیا
ہاں سیب کے پاس بھی لے سکتے ہیں آپ
ریٹ ویسا تھوڑی ہی دے گا دے دے گا
ریٹ دے گا س ریٹ دے گ
ہے نا جاکہ کوالٹی بھی
کوالٹی بھی درختا ہے
ٹھیک ہے انشاء اللہ دیکھتے ہیں اور جیسا بھی ہوگا آپ بتائیے اس میں کیا کرنا ہے میرا کہناا ہے نا
ہاں
پتیا کھانی کر رہے ہیں شریک کھوئیے گا
ہوں
سمجھیا
ہاں اییا
ہاں جمعے کے دن کریں گے جمعے کے دن ہی کریں گے کاے کہ مہمان اسی دن آئے گا لوگ تو پھر ایک دن پہلے کیجیے گا تو پھر لفڑا نہ ہو جائے گا ہ
جی